ہاں
آواز آ رہی ہے
ہاں
ہاں
آ رئے دن مے تو ابھی صحیح ہے بارش نہیں ہے نا
ایک سیکنڈ آری کیا کیا
اور کیا ہے
ہاں بولو ابھی کیا بول رہے تھے
گئے تیرے اممی نی
ہاں آدمی تو صبح ہی صبح ان چلے جاتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے گھر چھوڑنا ہی ان کو کیا
پتہ نہیں چلتا ایسے جاتے ہیں
نہیں ان اٹھتے نا بھائی سات بجے سے اٹھتے ناشتہ پانی کرتے رات تے دھوتے ہیں پھر جاتے
ہوں صحیح ہوئی دوائی وائی اسما سے پوچھی دوائی وائی لی کیا
ہاں مطلب سردی کھانسی کی نہیں لی اس نے صرف بخار کے لیے نا دوا لی اس نے
ہوں
دو سو روپئے ہی تھا نا ابھی بھیج دیتے اور ادھر وہ بچے لوگ ادھر کیسا ہے نا اپنے ادھر دیکھو اپنے ادھر دوا ووا دے کے ڈاکٹر پیسہ لیتا ہے ادھر خالی ڈاکٹر ہاتھ بھی لگانے کا ڈھائی سو دو سو روپیہ لیتا ہے
اتنے بھاری ڈاکٹر ہے ادھر
ہاں ادھر وشنونگر میں جاتے نا یہ لوگ بچے لوگ کا اچھا ڈاکٹر ہے ایک کیا بولتے ایک ہاں ایک خوراک میں بچے اچھے ہو جاتے بولتے ادھر کیسا مسیحا اپنا ادھر کیسا دوا دیتا ہے بچے لوگ کا اسپیشل ہے جیسا وہ شیو ہو گیا مسیحا ہو گیا ہے چے لوگ کے اسپیشل ہے ویسے وہ بچے لوگ کا اسپیشل ہے
یوں معلوم ہوا بی پی اور ڈائبٹیز کی اسپیشلسٹ ہے شیو
بولو کیا ہے بی پی اور
ڈائبٹیز کا اسپیشلسٹ کا بھی اس نے وہ کیا ہے
ہاں بتائ دیتے پہلے یار شوگر کا اس چالو کرتی تھی دوا وہ شوگر کی دوا شوگر لگتا تو جاتا نہیں کیا فر
نہیں جاتا ہاں نہیں جاتا میرے کو سب سے معلوم میری چھوٹی والی مطلب پیٹ میں آئی بھی نہیں تھی اس سے بھی دو تین
ایک بار بول رہا تھا بولتا ایسا تم کو کم رہے گا نا تو ختم ہو جائے گا بولے
نہیں ہوتا رے میرے کو ایسے ہی ہوا پہلا کیا ہوا چھ سات سال پہلے مطلب چھوٹی والی پیٹ میں آئی تھی نہیں اس سے پہلے نا میرے کو نا چکر آتا تھا اتنا چکر آتا تھا کہ اس اور اتنی نیند اتنی نیند آتی تھی کہ پوچھو مت ایسا بیٹھے بیٹھے آنکھ بند ہوتی تھی اور چکر آتی تھی ایسا لگا گری پیچھے کی طرف گری نہیں ایسا نہیں اتنا چکر کیوں آتا کیا معلوم ایک بار اپن دیکھیے یے تو دکان تو ایسی بیٹھے بیٹھے نا بولے چلا جا گردی نہیں ہے بھیڑ نہیں آجا اس کو دکھائے گے اپن میری طبیعت صحیح نہیں رہ رہی ہے پھر جا کے اس کو بولی تو اس نے کیا بولا میں تو چیک کروں گا شوگر لیکن پہلے وہ والی شگر چیک کرا خالی پیٹ والی رات کو سو کے صبح اٹ کے پھر دو ناچ کرنے کے دو گھنٹے بعد والی اس میں نا
ارے باپ رے تم کو پتا میرا تو کتنا آیا تھا ساڑھے تین سو خالی پیٹ میں
ہلو
ڈاکٹر ہل گئی نا میرے کو دیکھ کے بولتی ارے تم کو اتنا شوگر رہے گا تو بچے کا کیسے ہوئے گا اپنا کنٹرول کرو پھر تب سے تو دوا چا پھر تب سے نا نارمل کیونکی میں نے نا کیسا بہت اتنا میر کو مٹی کی کرونگ ہوتی تھی بہت کھاتی تھی میں وہ کپ کیک لانا بال کیک لانا پین کیک کھانا تی اپنے کولڈ ڈرنکس پینا ابھی تو سب چھوڑ دی ابھی جتنے جتنا ہو سکے اتنا اسپائسی کھاتی ہوں
یے سب یے سب نا نقصان کی چیز ہے کیا کرنے کا ارے تو سن تو پہلا میری پوری شوگر کی اسٹور سن سب لوگ کیا بولتے ہیں شوگر میں پریگننسی نہیں ہوتی اب وہ میرے کو نا شوگر چیک کرائی اس نے دوا چل بولا بہت لیول تمہارا بڑا ہوا ہے شوگر لیول پھر میں نے دوا چالو تین مہینے دوا چالو تھی تین مہینے کے بعد اچانک پتا چلا میکو نا الٹی کے جیسا ہو رہا ہے کیسا کیسا ہو رہا ہے میں نے اللہ کہی شوگر میں بولتے بچہ رکتا نہیں لگ رہا شوگر میں رک گیا چیک کری تو ارے ماں اب تم کا پت چلا کہ ہے رے ہے
اور میری بہن تو مجھے ایسا ڈرا ہی بلتی تیر کو رکے گا تو بھی نارمل کا چانس نہیں ہے
ارے اللہ بہت بڑب ہاں تو اسی لیے یے بات پے بھی جھوٹا لگا ڈاکٹر لوگ بھی ہل گئے تو میر کو نا شوگر میں یے رک گئی ہے ایک تم میں بولی اللہ ابھی کیسا ہوئے گا یے اسے میں نا بچے اچھے نہیں ہوتے نارمل نہیں ہوتے اب نارمل مطلب کچھ نہ کچھ کم ہی آتی ہے تو بولے نہیں ایسا دوا مت کھا کچھ بھی ہو جائے گا چلا اپن دی کھائے گے تو ہم لوگ گئے پہلے نا میری نہیں کی میں یے گھر میں رہنے آنے سے پہلا میرا گھر خالی کر دی تو ایک مہینے کے لیے نا ایک مہینے کے لیے ادھر ابا کے دوست کے گھر میں رہگی رہتی جاکے اس کا گھر خالی تھا تو اس میں رہی تھی تو ادھر سے نا وہ چندور ناکے کا دوا کھنا نزدیک پڑتا تھا اب ادھر گئی ان لوگ کو جا کے بولی ایسے ایسا میں کو شگر ہے اور تین چار مہینہ ہو گیا دوا چالو ہے میری اس میں پریگننسی روک گئی اب کیا کروں تو لوگ بولے تمہارا کیس ہے نا ہم لوگ ہینڈل نہیں کریں گے تم بڑے ہاسپٹل جاؤ کون سے سائن
اچھا
پھر ادھر گئی تو میرے بھائی کا بڑا والا لڑکا بھی پیٹ سے تھی میری بھابھی تو وہ بھی مزے مزے میں ٹائم پاس کے چکر میں میرے ساتھ آئی اس نے ایسی نام ڈال دی ہو منسیپالٹی میں اس کا پرائیویٹ میں علاج چالو تھا
پرنام منسیپالٹی میں ڈال دی ہیں
پٹی میں میرے ساتھ اس نے بھی نام ڈال دی میری ع تم کا اور اس کا ساتھ میں نام پڑا دے اکیلے میں میرا اور اس کا پھر اس کو تو ادھر پے بول دیا چلو پہلا بچہ اس کا ٹریٹمنٹ چالو ہو گیا ادھر اور میرے کو بھیج دیے ہے ادھر بڑے ہاسپٹل میں ادھر ان لوگ بولے ارے باپ رے تمہارا ایسا ہے تم کو شوگر میں بچہ رکا ہے بچہ اب نارمل ہوئے گا دل دماغ ہاتھ پیر صحیح نہیں رہے گے ایسا ہوئے گا ویسا ہوئے گا یہ کپڑے کو نہ نہیں رکھنے کا سیجر کر کے اس کا ایبوشن کرنا پڑے گا تو میں نے نہیں ہاں پھر بولے ایک کام کرو ابھی اتنی جلدی ایکشن نہیں لے گے ابھی ہے تو ہم لوگ ایس کی بھی حل ہو جائے گا کچھ کریں گے پہلا نا تین مہینے کی سونو گرافی کراو بارہ ہفتے کی بارہ تھرٹی ڈیٹ دی ہے وہ بارہ ہفتے کے بجائے تیرہ ہفتے ہو گئے وہ ڈیٹ آئی آنے تک سونو گرافی کرائے ما ابھی ادھر سے گئے ہم لوگ سونو گرافی کرانے میں نکلی اس کے باپ کو بولی نہیں ہو ایسا کچھ بھی رہنے ڈاکٹر نصیب ہے جیسا بھی رہے گا نا اپن رکھے گے کچھ کرے گے نہیں اتو ویسے بھی میرے کو سیجر کرانا ہے ویسے بھی سیجر ہو گا جو بھی آئے گا وہ بچہ اپنا نصیب ہے اس کا نصیب لے آئے گا اور اپنے نصیب میں جیسی اولاد ہے اللہ ویسی دے گا اب جا کے یا سونوگرافی کرائے وہ ڈاکٹر لوگ پریشان ہو گئے بولتے اتنا نار اتنا اچھا تمہاری رپورٹ آئی ہے ابھی کیا کرنے کا ہیں بس میں نے ابھی ابھی کیا کرنے کا جب تب ٹھیک ہے تو کوئی وج جہ نہیں بنتی ہے نا نکالنے کی رکھوں گی میں نے بولی فر میں بولی کوئی وجہ بھی تو ہونا چاہیے نا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اپنے کو تو ہم لوگ آ گئے گھر پہ اب تو بولے پھر بھی نا ہم لوگوں کو نا دل دل میں ڈر لگتا تھا بڑا دعا مانگتی تھی اللہ جیسے میرے تینوں ہے یہ چوتھا بچہ بھی تو ایسے ہی دے جیسا میرے تینوں بچے ہیں ہنستے کھیلتے ویسے چوتھا بس بڑی دعا مانگتے مانگتے جب یہ اتنی تکلیف پریگننسی میں روز تین انجیکشن لیتی تے میں خود ہی گھر میں خود کو
شوگر کے لی شوگر رے گا تو
شوگر تھا نا تو شوگر لیول ہوتا اگر بڑا ہوا تو سیزر ہوتا ہے کیسے تو لوگ نے میرے کو نا دو بار تو ایڈمٹ کیے تو میں ہئی نہیں اپنے ر سائن کر کر کے آ گئی پھر ت ان لوگو کے دوا چھالو بولے کہ تم ایڈمٹ نہیں ہو رہے نا یہ انسولین لو انسولین میں خود ہی لیتی تھی کبھی ہاتھ میں کبھی پیر میں کہیں پہ بھی لیتے وہ جہاں پہ ایسا زیادہ گوشت کی جگہ رہتی ہے نا ادھر پہ مے دیتے خود کو خود ہی انجیکشن دے لیتی تھی شارم آتی تھی دو دو تین تین بار انا بڑا پیٹ لے کے جانے آنے ابچ جس دن سیزر تھا میرا اس دن میرا شوگر تو سنے گی تو حیران ہو جائے گی
ا کم تھا
ایٹی فائی ایک سو پانچ خالی پیٹ کا ایٹی فائی کھانے کے بعد کا ایک سو پانچ ایک سو دس مطلب ایک دم نارم
تم کو بول دیے تو ایسا کہ نارمل نہیں ہے گا
ہاں میں کو کیونکہ فیزا کے ٹائم سیزر ہوا نا
ہاں
فیزا تو اتنی موٹی تھی بول کے سیزر ہوا اور بولتے ایک بچہ اگر سیزر ہوئے گا اس کے بعد میں نا نارمل ٹرائی نہیں کرتے
ہاں چانس بھی نہیں رہتا بولتے
ائے سے
ہاں
تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہو سکتا ہے چانس نہیں لیتے ان لوگ
اس لیے تو میری چیتانی کہ اس کے ماں لوگ نے دو سیزر کے بعد پریشن کرا دیے پوچھے بھی نہیں میری سس بیس لوگ کو ڈائریکٹ کرا دیے
پ یہی کرتے ان لوگ لیکن ہوتا ایسا کوچھ ڈر نہیں ہے میری دی
آ رہے میں بائیتنی لو کو دیکھیے چار چار پانچ پانچ سیزر سے پیدا کرتے یار
ارے میری دیورانی کو تین چیزیں رو گا مطلب ایسے آڑے اور اس کو بولے چانس لے گی تو ایسے لمبے میں پھر کر کے ہو سکتا ہے
وائے
پھرسے چانس ہو ہے بولتی لے سکتے میرا دی بار بولتا سالی یہی بچے لوگ میں تو نے میرے کو اتنا حیران کری ابھی اور بچے کر لیا تو تو کتنا ستائے گی اس کے دو وت
میرے کو اس دن میرے کو ایسا ہے تو میری بہن ای ایا ڈرائی میرے کو بولتی شوگر میں نہیں ہوتا ہے
شوگر میں ہاں بولتے نہیں ہوتا لیکن میکو تو بابا شوگر بھرے شوگر میں رکیے ہے یہ
بولے شوگر میں تیرے نہیں ب شوگر اگر تکو بچہ رکے گا بھی تو ت چار بولے تیرے کو دس ہاں ہاں